تم کیسے
وعلیکم السلام آپ کیسے ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسے ہو
بس بلہ آپ سنا تمیں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب کہرے تھ سے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کاال
کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے آج
ہاں آپ کیا کریں گے سچ کہہ رہے ہو ویسے آج کل کیا مصروفیں چل رہی ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہو زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ دوستوں سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا اب
بس نوکری اور گھر کے کام صبح جلدی آفس جانا پڑتا ہے اور شام کو واپس آتے ہیں اور کافی دیر ہو جاتے ہیں
اچھا آپ کا آفس میں کیسا کام چل رہا ہے
الحمد للہ ٹھیک چل رہا ہے کچھ نئے پروجیکٹز ملے ہیں اسی لئے کام کا پریشر تھوڑے زیادہ ہے تمہارا کیا حال ہے
میرے ساتھ بھی تقریبا بس یہی صورتحال ہے پڑھائی اور دوسرے کاموں میں وقت گزر جاتا ہے آپ بتاؤ کون سے نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہو آپ
اب پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی وہ
اچھی جا رہی ہے اس وقت میں ایک اس وقت میں ایک اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کافی محنت کافی محنت کر رہا ہوں لیکن اور امید ہے کہ میرے نتیجے آخر میں اچھے نکلیں گے
انشاءلہ محنت کے بھی ضائع نہیں جاتی ہیں
بالکل بالکل ویسے تم اپنی فارغ وقت میں کیا کرتے ہو
کرکٹ دیکھنا پسند ہے جب بھی وقت ملتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ کبھی کبھی کتابیں بھی پڑھتا ہوں
بہت اچھا بہت اچھا اچھا آج کل آپ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو
میں اس وقت ایک سوانحیا عمری بائیوگرافی پڑھ رہا ہوں کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں جان کر کافی حوصلہ ملتا ہے
یہ تو ایک بہت ہی اچھی عادت ہے آپ کی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ کتابیں پڑھنے کی عادت بنا لوں
ضرور بناؤ موبائل اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب پڑھنا زیادہ فائدہ مند
بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا ویسے تم نے حال ہی میں کوئی سفر کیا گیا
جی ہاں پہلے مہینے میں اپنے خاندان کے ساتھ ناردرن ایریاض کی سیر کے لے گیا تھا
واہ صحیح ہے کیسا تجربہ رہا آپ کا
بہت زبردست وہاں کے پہاڑ جھیلیں اور توا ٹھنڈا موسم بہت خوبصورت تھا شہر کی مصروف زندگی سے کچھ دن دور رہ کر کافی سکون ملا
میں نے تصویریں دیکھی تھی آپ کی واقعی بہت
بالکل اگر موق ملے تو تم بھی ضرور جانا
انشاء اللہ انشاء اللہ ویسے مستقبل کے لیئے کیا منصوب ہے آپ کے
میرا ارادہ ہے کہ اپنی پروفیشنل اسکلز کو مزید بہتر بناؤ اور شاید کوئی نیا کورس بھی کرو
یہ تو بہت اچھا خیال ہے آپ کا آج کل نئی اسکل سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس کے بنا آج کل کوئی کام نہیں چلتا
بالکل دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اس لیے ہمیں بھی خود کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیئے
سو فیصد درست صحت کا کیا حال ہے آپ کا ورزش وغیرہ کرتے ہو آپ
کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ واک کر لوں صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے
بالکل صحیح بات کہیے اپنی اچھی صحت ہو تو انسان ہر کام بہتر طریقے سے کرسکتا ہے
صحیح بات ہے
اور بتاؤ آپ گھر والوں کے کیا حال ہے
بس الحمد للہ سب خیر سےے ہیں تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور تمیں سلام کہتے ہیں
بہت شکریہ میری طرف سے بھی سب کو سلام کہ
ضرور ضرور اور اچھا احمد تم سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اتنے اتنے وقت بعد ہماری بات ہو رہی ہے
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہمیں آئندہ اتنا لمبا وقفہ نہیں کرنا چاہئے
اور بتاؤ آپ ابھی آپ کے وہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے
بس بڑھیا ہو رہا ہے ابھی تھوڑی سی ٹھنڈ ہے وہاں کا کیسا ہو رہا ہے موسم
ابھی یہاں پہ بہت گرمی ہو رہی ہے پسینے سے حالت خراب ہو رہی ہے میری رات کا وقت ہو رہا ہے پر پھر بھی ٹھنڈی نہیں مل رہی ابھی بھی بہت گرمی ہے
یہاں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے بس میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے صبح اور رات کو اچھا موسم ہوتا ہے
اچھا میں نے سنا تھا آپ کہ آپ کے وہاں سے آپ کے وہاں بہت وقت سے بارش ہو رہی ہے اور وہاں سے سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہے
ہاں ہاں یہاں سے ہوتی ہے دن رات بار ید بارعش کا بھی بہت خطرہ ہے
ابھی وہاں کا موسم کیسا ہے کیا آپ سرپ آپ صحیح سلامت ہو آپ کے ایریا میں کوئی خطرہ تو نہیں
نہیں یہاں پہ خطرہ نہیں ہے جو یہاں پہ وہ نالا تھا وہ ا بڑا ہو چکا ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ پانی اب آرام سے جا رہا ہے اس میں لیکن پھر بھی یہاں پہ وہ جیلے ویلے ان کا تھوڑا سا خطرہ ہے
تو کیا آپ کے ایریا میں کسی کا کوئی نقصان ہوا سب سب خیریت سے ہیی ہے
نہیں ابھی تو اللہ کا شکر ہے سب کہ رہےس ہے لیکن پتہ نہیں ابھی کنٹینیو بارش ہو رہی ہے بس اللہ رحم کرے
امین امین اور بتاؤ آپ آپ کا کوئی آپ کا کوئی ارادہ ہے کسی دوسرے ملک میں جانے کا
ہاں انشاء اللہ فورن جانے کا ارادہ ہے ایک دو ہفتے بعد
کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا
ہ سعودی جانا ہے سعودی میں تھوڑی سی جاب کریں گے پارٹ ٹائم اور وہیں سے میں کچھ کور سور بھی کر لوں گا
اچھا سعودی جا کے آپ کس چیز میں کام کرو گے
ہ دیکھیں گے کس میں اللہ نے لکھا ہوگا کریں گے کسی میں بھی کچھ بات وات نہیں ہوئی ان سے کریں گے ان کمپنی وپ سے بات
ٹھیک ہے تو آپ کے سب کاغذات تیار ہے جو آپ کو چاہیے سعودی جانے کے لیے
ہاں کاغذات تیار ہے بس ان کے ویزا آنے کا تھوڑا ویٹ کر رہا تھا ان نے بولا دو تین دن میں ہو جائے گا پھر آرام سے جائیں گے انشاءلہ
آپ کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے آپ کے سعودی جانے کے بارے میں
وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جاؤ لیکن اگریمنٹ پہ جاؤ کیونکہ جب بھی موقع ملے واپس آنے کا تو آ جاؤ کانٹریکٹ پہ مت جاؤ کیونکہ وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں
کیا تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی کیونکہ سعودی میں آج کل حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں
نہیں ہوگی مشکلات تو ہوگی لیکن کیا کریں گے اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے کچھ کرنا بھی ہے گھر میں کہاں بیٹ سکتے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ہ آپ کا کیا پلان ہے
میرا ارادہ ابھی یہ ہے کہ بس پڑھائی ختم کر کے یہیں پہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی تھوڑا دھیان رکھ لوں اور پھر کبھی اگر ان شاء اللہ موقع ملے گا تو اس ملک سے باہر جا کے کہیں اور بھی کام کر لوں گا کامیابی کے لیے
انشاء اللہ اللہ اچھا کرے گا بہتر کرے گا آپ کی پڑھائی کب ختم ہونے کو یہ
میری پڑھائی بس ایک دو ہفتے میں ختم ہونے کو آئی ہے اور پھر اگلے اگلے مہینے میرے اگزام ہوں گے تو دعا کرنا کہ میرے اگزام اچھے ہو
انشاء اللہ اچھا حظ
دعا کروں گا کہ آپ صحیح سلامت دوسرے ملک میں جا کے کمائی اچھے سے پیسے کماؤ امیر بنو اور اپنے گھر والوں کا
عامین عامین پڑھائی کیسی کیا رہی ہے آپ کے ایگزام اس کے لیے
اگزام کے لیے میری پڑھائی ابھی کے لیئے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے پوری کوشش ہے کہ اس بار مارکس میرے اچھے آئے پچھلے سال سے بہتر
انشاء اللہ آمی محنت کروں تھوڑا ہاں انشاء اللہ تھوڑا زیادہ اامم ب کتاوں پہ انشاء اللہ اسھ مارکسیح
جی جی ضرور انشاء اللہ
اشاءلہ اسی سال آپ ڈگری ختم ہونے کوے
ہاں جی میری ڈگری اسی سال ختم ہونے کو آئے گی اور اگست میں میری ڈگری ختم ہوگی
انشاء اللہ انشاء اللہ اس کے بعد بی ٹیک بی ٹیک کا کچھ پلان ہے یا پارٹ ٹائم جاب کچھ
سوچ رہا ہو کہ پارٹ ٹائم بھی کر لوں تاکہ گھر والوں کی تھوڑی مدد بھی کر سکوں پیسے کما کے اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو پڑھائی بھی کر لوں گا کہیں نہ کہیں سے
ہ اور وہ اگزامس کے لیے بھی کرنا وہ نتتے ہیں ن اس کے بعد بہت پسٹ نکالتے ہیں
کوشش رہے کہ بس اللہ کا ساتھ رہے
انشاء اللہ محنت کرو اللہ گشت آ بار
جی امین امین اور بتاؤ آپ اور یہ پڑھائی اور نوکری کے علاوہ آپ کی زندگی کیسی جا رہی ہے
بس اچھی جا رہی ہے بس کھیلنے کا کچھ موقع نہیں ما بہت مس کر رہا ہوں وہ کھیلنا ویلنا ایکسٹرا پھر ذمہ داری رہتی ہے
جی جی مجھے یاد ہے آپ کو والی بال اور فٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا اور آپ بہت بہتر بھی کھیلتے تھے
ہاں اب کام موقع ملتا ہے کبھی کبھی کبار کھیلتے ہیں ان بچوں کے ساتھ یہیں پہ
جی اچھی بات ہے صحت کا بھی ویسے ویسے خیال رہتا ہے دھیان رکھنا چاہیے صحت کا
ہاں
لوگ آلسی ہو جاتے ہیں اور پھر صحت خراب ہو جاتی ہے
ہاں اس کا مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی کھیلنا بہت ضروری ہے
جی جی دماغ کی حالت بھی صحیح رہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں آج کل زیادہ بات نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کسی کا دماغ ایسے تھوڑا خراب یا بیمار ہو سکتا ہے اور لوگ یہ بات کو قبول نہیں کرتے
ہوتا ہے نہ وہ کسی فرینڈ کو بھی کال نہیں کر سکتے کیکہ وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے کرنا پڑتا ہے س ہینڈ پب کیا کریں یہ ذمہ دارییاں
دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں اور ان کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ گھومنا ایک اہم حصہ ہوتا ہے زندگی کا
ہ اپ کیا کریں گے محنت جا رہی ہے اب کیا کریں گے کھیلنے کو بھی ٹائم نہیں آتا ہے کای ک جگاڑ ایسے ویسے
جی جی
اور آپ سناؤ
بس شکر اللہ کا آج آپ سیھ ٹم جی جی بالکل بالکل ٹھیک آپ سے اتنا ٹائم بعد بات کر کے مجھے بہت اچھا لا اور اگر آپ کو کبھی میری اگر آپ کبھی میری ضرورت ہو کبھی بھی آپ مجھے کال یا میسج کر سکتے ہو
انشاء اللہ کرتا رہوں گا کانٹیکٹ میں ہی رہیں گے انشاء اللہ
ان شاء اللہ چلو آپ سے بات کر پہنچے بہت اچھا لگا
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ رحم